السلام علیکم جی جی کیا آپ مجھے بتائیے کیا کس ہے ٹھیک ہے بس میراصحت ٹھیک ہے بس شکر تو کیا آپ اس اپنے والے کمرے سے باہر نکل سکتے ہیں دوسرے والے میں جی جی طر پہ تو آواز کبھی کبھی آ رہی ہے جی جی تو اسی معام آپ اپنا جو کمرہ ہے وہ بدل سکتے ہیں
اب کیسی آواز آ رہی ہے
جی اب بہتر ہے
جی جی تو فرمائیے
جی مجھے آپ بتائیے کیا حال آپ ٹھیک ہیں اچھے سے ہیں گھر پہ سب ٹھیک ہےتو بولنے کو تو ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں پر بولنے کیا چلے تو وہ بولنا تھوڑا مست مسلہ بن جاتا ہے
بے شک بھی شک سچ بات ہے کیک یہ جو ماول چل رہا ہے جو ماحول بے شک بی شک ماحول کی وجہ سے جو ہماری کشمیر ہے جو ہمارے ماحول ہے وہ ب خراب ہوتاا بے شک بھی ش
نوجوان وہ بہت ساری غلط حرکتوں میں پڑ گئے ہیں اور انیں غلط حرکتوں کی وجہ سے آج ہمارا جو ماحول ہے وہ بہت ہی زلیل اور بہت ہی نافاہم ہو چکا ہے جی بہت خراب ہوتی
یح تو اسی کی وجہ سے آج ہم تھوڑا انی موضوع پ بات کریں گے اور جو ہمارے درخت ہے وہ درخت بھی ہم لوگ ایسے کاٹ رہے ہیں جرسی کی ہمیں ضرورت
ہیں ان کی کیونکہ ہمیں ان کے فائدے ہی نہیں پتا کہ ان درختوں سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں تو اسی کی وجہ سے ہمارا وہ نقصان بھی ہماری ماحولیاتی کی ماحولیاتی فائدے میں کمی کرواتا
کرواتا ہے
تو انیں چیزوں کی وجہ سے جو ہمارا ماحول ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور ہماری جو زندگی ہے وہ بہت ہی اثر پڑ رہا ہے ان پر اور یہ بھی ہے کہ آج لوگوں کو پتاہ چل رہا ہے کہ اس کو درخت کاٹنوں درخت کاٹے اور باقی چیزیں ماحول کو نقصان پہنچانے کو لوگ ترقی کا نام دیتے ہیں پر وہ ترقی نہیں بربادی ہے انسانیت کی بربادی نقصان نہ فہم بے خوش سب بکواس ہے یہ چیزیں لوگوں کو سدھارنی چاہیے اور انسانیت اپنے لانی چاہیے کیونکہ یہ باتیں ہے کہ جو یہ باتیں ہم کر رہے ہیں
کے لیے ایک ایسی چیز ہے جسکی قدر کی جائے تو وہ پھل پھول دیتی ہے لکڑی ہے ہوا دیتی ہے نظر آتی ہے دل کو خوش کر دیتی ہے واہی چج ہے کیا گھر قدر نہیں کہ جائے تو پھر تمہاری باربادی کا کرن پابندی تمہاری بربادی طے ہے اگر تمہیں ان کی قدر نہیں کی کیونکہ یہ بلا فائدہ تمہیں فائدہ دیتی ہے اللہ تعالی نے انہیں انہیں چیزوں کے لیے بنایا ہے تو اسی کی وجہ سے اگر ہم نے ان کے ان کا کے بارے میں نہیں سوچا تو پھر کیا ہی وقت ا نزدیک ہے کہ جب انسان نقصان دہ اور بربادی کے پیچھے بھاگے گا اور وہ بربادی اس کے پیچھے بھاگ کے اس کے نچوڑ کے اس کو
بے شک صی
رکھ دے گی تو یہ جب ابھی تو وقت ہے ابھی سنبھل جائے کیونکہ انسانیت بہت جلد برباد ہونے والی ہے اگر ہم کسی وقت اور کسی طرزے پہ چلتے رہےیں تو یہی باتیں ہم کرتے رہیں گے اور ہمیں انیں پیڑوں اور انیں نظاروں کی رکشا کرنی چاہیے اور یہ ہمیں خالی یہ چیزیں فراہم نہیں کرتی یہ ہمیں کشمیر کے لوگوں کو کو روزگار فراہم کرتی ہے اور یہ بہت ساری
فر جو ہم خ اپنے ہات سے برباد کرتے ہیں صحیح اور آپ بتائیے کہ آپ ان چیزوں کی رکا کیسے کریں گے جی دیکھیے کہ جو درخت ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سچ میں ایک انسانیت کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے جی یہ ہماریے زندگی میں بہت ایک اہم کردار جو ہے یہ نبھاتا ہے اب اگر ہم دیکھیں گے جو ہوتا ہے یہ ہمیں انسان کو کیا دیتا ہے یہ دیتا ہے انسان کو آکسیجن دیتا ہے اور جو ہم انسان جو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہے وہ یہ پیڑ لیتا ہے اور اس کو آکسیجن میں تبدیل کرتا ہے یہ ہمیں پھل پھول لکڑیا میں بھی اور ہمیں بہت ساری دواؤں کی طرح جو دوائی اجزا ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہے وہ بھی ہمیں فراہم کرتا ہے اس سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بولا ویسے ہی برابر اس کی ہمیں رکشیا کرنی چاہیے
جی جی بے شک
پیڑ پل پل وقت کے ساتھ ساتھ بہت کم ہو رہا ہے کیونکہ جیسے انسان بڑھ رہے ہے ان کو رہنے کی جگہ جو چاہیے وہ کہاں جائیں گے اسی لیے وہ مطلب جنگل کے پہ جو پیڑ ہے وہ کاٹ رہے ہے ادھر پہ اپنا گھر بنا رہے ہیں
جی بے شک بے شک
کو جو پیڑ ہے وہ فائدہ دے رہا ہے کیسے کسی چیز دینے کے بغیر لیکن آ جب انسان خود کے فائدے کے لیے پیٹ کو کاٹے گا تو ادھر پہ انسان پیڑ پھر انسان کو کیسا فائدہ
فائدہ پہنچ جائے جی جی
تو اسی لیے جو یہ ہے یہ ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے کہ ہم پیڑوں کی رکشا کرے اور ان کو جو یہ ہے آلودگی آلودگی سے بل دیے بچائے اور جو ہے ہم موسم کی تبدیلیاں جو ہے وہ بھی پیڑ سے ہمیں مدد کرتے ہیں ورنہ ہمیں اتنا یہ جو گرماہٹ موسم ہے ابھی ا کتنا گرم ہے ہمیں اتنا گرم ہو رہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے لیکن اگر اوور پیڑ کاٹے جائیں گے اوور پیڑ کم ہو جائیں گے تو وہ گرم اور بڑھے گا
جی بے شک جی اسی لیے اگر ہم درختوں کی حفاظت کریں گے تو ہم اپنے اور آنے والی نسلوں کی زندگی کا صحت مند اور محفوظ بنا صحت مند محفوظ جی بےشک بےشک بڑھیا بات کہہ رہے ہیں آپ جی جی
تو اپ فرمائیے
جی یہ بھی پتا ہے کہ آج ہمارا جو ماحول چل رہا ہے تو ہمیں اپنی ہی عادتوں کی وجہ سے ہم نے ایسی بیماریوں کو بھی پیدا کر دیا ہے جو لاازوال ہے جن کا کوئی علاج نہیں جو لاعلاج ہے اور انہی بیماریوں کی وجہ سے ہمیں اپنی صحت کو بھی خراب کر دیا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آج انسانیت پیسے کے پیچھے اتنی بھوکی ہے کہ وہ انسانیت بھول چکی ہے انسان اتنے بھوکے ہے کہ وہ لوگوں آپس میں وہ اپنے لوگوں کی قدر نہیں رہے آج دوست دوست کا نہیں باپ بیٹے کا نہیں آج سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے کہ پیسے ایسی چیز ہے جس کے بنا زندگی رہا زندگی چل ہی نہیں سکتی ہاں پیسے تبھی ضروریات
زندگی کا مگر پوری زندگی تو نہیں جائے گا جی مجھے اپنی چیز اپنی جگہ پہ اپنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جی جی ہر چیز کی اپنی جی جی جی بے شک اور ایک ہی چیز کو پوری
پے فراہم کرنا ایک ہی چیز کو پوری ضروریات پہ تخت حاصل کروانا اس کو تو وہ چیزیں تو نہیں چل پائے گی ایسے انسانیت پر نہیں پائے گی کیونکہ آج کل پیسوں کے پیچھے ایسے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ جیسے ان کو یہاں سے پورے پیسے لے کر جانے ہے اسی پہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ مشہور بادشاہ سکندر جب مرنے والا تھا تو اس نے اپنے بیٹوں اور وزیروں سے یہ ان کو حکم دیا کہ جب میں مروں تو میرے مرتے وقت مرنے کے بعد جب میں مجھ لے جایا جائے تو میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکال کے رکھنا کیکہ ان کو پتا چلے کتنا بڑا بادشاہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے گیا خالی ہاتھ گیا تو اسی کی وجہ سے جو لوگ ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے اور ان سے یہ چیز کرے کہ سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان ہے اور اس کے بعد انسانیت ہے انسانیت آج ایسی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ آج کل لوگ انسانیت نہیں پیسے کے یہ بھاگ رہے ہیں جو پہلا والا ماحول تھا تو اس میں انسانیت بھری پڑی تھی دل صاف تھے اتنا کوئی پیسہ پیسا نہیں تھا غریبی تھی پر سکون تھا سکون کی زندگی بسر کرتے تھے بہترین ماحول میں بہترین کھان
کھانے کے ساتھ اچھی بات ہے آپ اور آپ بتائیے اور ادھر پہ ہمیں ایک دوسرے سے سیکھ بھی ملتی تھی نصیحت بھی کرتے تھے ادھر پہ ہمیں صرف پیسوں کے پیچھے نہیں دوڑ پات دوڑنا دوڑنا پڑتا تھا تو انسان کوشش یہ سیکھنا چاہیے کہ جو پیڑ ہے ان کی بچت کرے سرکشا کرے اور ان کو کاٹنے کاٹے نہا ان سے فائدہ صرف حاصل کرے لیکن ان کو نقصان نہ پہنچائے تاکہ ہمارے ہم پہ بالکل کوئی نقصان نہ آئے اگر ہم ان کو ختم کریں گے تو ہم خود ختم ہو جائیں گے ایک دن
جی جی جی جو ہماری آگے والی جو نسل ہے وہ ہم نے تو کچھ چیزیں دیکھ لی قدرت کے فائدے مجھے نہیں لگتا کہ وہ نسل دیکھ پائے گی کیونکہ ہماری نسل جو اتنی بغیرت اور لا انسانیت جس میں ہے وہ بن چو بن رہی ہے دن ب دن جی جی اور آج کی جو اب نئی والی آنے والی نسل ہے تو وہ زیادہ تر موبائل فون کی طرف آمادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ان کی کھیل کود بھی نہیں ہو پا رہی اور اس کی وجہ سے جو ان کی کثرت ہے اور جو جسم کی بناؤ ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے ان میں طاقت کی کمی اور بہت ساری بیماریوں کا آنا بہت ساری جلدی جلدی بیمار ہونا اور ان میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی آ رہی ہے جو ان کے لیے ان ان کے اور ان کے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے
صحیح فرمایاپ ایک ہی کارن ہے جہ ٹک کر اپنے موبائل فون کو چھوڑنا نہیں چاہ جی جی جی بے شک ان کے پاس وقت زیادہ ہے وہ سارا جی بے شک بے شک